اچ بھائی آپ کی السلام علیکم السلام آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے بھائی
اب ٹھیک آ رہی ہیں
ہاں ٹھیک ہے جی ہاں میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو گھر میں سب ٹھیک ہے
بسبڑیا
ہ بس بھائی کیا بتاؤں یار آج کل یہاں سے بارش بھی نہیں پڑ رہی ہے کیا بتاؤں واٹر
اس کو اس کیپ بولتے ہیںراب نہیں یہاں سے وہ نہ بجن پانی الگ اگر ہم آج مجھے لگتا ہے ہم آج پانی کے بارے میں ہی بات کریں ہے نا
ہاں ہاں بالکل بالکل
بنی بائی پانی اللہ تعالی کی سب سے قیمتی اور عظیم نعمت تو میں سے ایک ہیں دنیا کے ہر زندہ مخلوق پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے انسان ہو یا جانور پرندے درخت اور پودے سب اپنی ہیں سب پانی پر منحصر ہیں پانی پینے کے لیے کھا کھانا پکا پکانے کے لیے نہانے کے لیے صفائی کے لیے کھیتی باری کے لیے فیکٹریز چلانے کے لیے اور بجلی پیدا کرنے کے لیئے استعمال ہوتا ہے ہر ایک کے لیے ہمیں پانی کا استعمال ضروری ہے اس لیے پانی کو زندگی کی بنیاد کہا جاتا ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج دنیا کے بہت سے ممالک پانی کی کمی کا سنگین مسئلہ کا سامنا کر رہی ہیں آبادی میں اضافہ کلمیٹ چینج پانی کا ضائع ہونا اور قدرت وس وسائل کے غلط استعمال اس مسئلے کو دن بہ دن اور بھی سنگین بنا رہے ہیں اگر آج اگر آج ہم نے پانی کی قدر نہ کی تو آنے والی نسل بہت بھاری مشکلات کا سامنا کر ہے کرے کے با ج کیونکہ ہم پانی کی ٹوٹلی قدر نہیں کرتے جو آنے والے نسل ہوگی وہ بہت زیادہ مشکلات پیدا ان پ بہت زیادہ مشکلات پیدا ہوگی کیونکہ اس وقت میں پانی اتنا نہیں ہوگا پانی ختم ہوا ہوگا
ہاں آپ کی بات بالکل سہمت ہے مطلب پانی اگر ہم ایسے نہیں کریں گے بات ہے نا پانی کی کمی اصل میں پتاہ ہے کیا ہے جو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا ہے کہ ہمارے ایریا میں یہاں سے پانی کی کمی بہت ہے پانی کی کمی سے مردہ وہ صورت حال ہیں جب کسی علاقے میں لوگ کی ضرورت کے مطق مطابق صافر پینے کا قابل پانی دستیاب نہ ہو جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ہمارے یہاں بھی پانی ابھی نہیں ہے مطلب نہ بارش ہو رہی ہے نہ وہ تو اسی کو ہم مطلب جب پانی نہیں مناسب ہوگا تو اسی کو مطلب پانی کی کمی کیا سکتا ہے جب پانی کی ڈیمانڈ زیادہ اور سپلائی کم ہو جاتی ہے نا تو پانی کی کمی پڑ پیدا ہوتی ہے یہ مسئلہ صرف رجستانی علاقوں تک محدود نہیں ہے بلکہ دنیا کے شہروں اور گاؤں میں بھی موجود ہیں اگر میں ہاں آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے ذرا تھوڑا س
بالکل صحیح کہا بھائی جان آپ نے اگر ہم پانی کی اہمیت کے بارے میں بات کریں پانی کے بغیر زندگی کا تصور ممکن نہیں ہماریے جسم کے ایک بڑے صے پانی پر مشتمل ہے پانی کھیتوں کو ہرا بھرا رکھتی ہیں بنی بائی اگر کھیت تو میں ہم کوئی سبزی لگاتے ہیں اگر ان کو پانی نہیں جائے پیڑوں کو دیکھیں گے اگر پیڑوں کو پانی نہیں جائے گا تو وہ اگے گی نہیں اور جو پیڑ ہیں آہستہ آہستہ یہ فصل نہیں دیں گے یہ خراب ہو جائیں گے پیڑ ہی پانی کھیتوں کو ہرا بھرا رکھتی ہے فصلیں اگاتی ہیں اور جانوروں کی زندگی کا بھی بنیادی ذریعہ ہے بااں اگر جانوروں کو پانی نہیں ملے گا جانور پانی نہیں پیے گے تو وہ ایک دو دن تو وہ بچ سکتے ہیں لیکن پھر وہ مر ہی جائیں گے ہر گھر سکول ہاسپٹل اور فیکٹری میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے اسی لیے پانی کو نیلا سونا یا اگر ہم فارسی میں بولے تو بلیو گولڈ بھی کہا جاتا ہے اگر ہم بج بات کریں پانی کی کمی کے اسباب دنیا کی آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں جتنی زیادہ آبادی ہوگی اتنی ہی زیادہ پانی اتنی ہی زیادہ پانی کی ضرورت ہوگی لیکن پانی کا قدرت قدرتی ظاہری اتنی تیزی سے نہیں بڑھ رہا بچن اگر ہم اب کریں گے بات اسی کے بعد اگر ہم بات کریں گے کلائمیٹ چینج کی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے برسات کا نظام تبدیل ہو رہا ہے کئی علاقوں میں سکھ سوکھا پڑتا پڑتا ہے اور جبکہ کچھ جگہوں پر بہت زیادہ برسات ہوتی ہیں اس سے پانی کی فراہم متاثر ہوتا ہے بن
ہاں آپ نے بالکل صحیح بات کی پانی کا ضائع ہونا کیا بتاؤں لوگ ہاں اکثر نہ جو بھی ہے نا چھوٹے کر دیتے ہیں نا کلا چھوٹے کر دیتے ہیں گریا اور گر ضرورت سے زیادہ پانی سے دودھ
سے ڈتے ہیں
گاڑیاں واڑیاں نا وہ ضرورت سے زیادہ دھوتے ہیں تو اس کی وجہ استعمال کرنے سے بھی مطلب پانی بہت سارا ج ہوتا ہے جیسے کہ اب اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہمیں بہت سارے ایسے لوگ بھی دیکھیں جو ایس ہی پانی پھینکتے ہیں گاڑیوں ادھر ادھر تو اس کی وجہ سے بھی پانی بہت زیادہ یہ عادت پانی کی کمی کا برابر سبب ہے لیکن پانی کی آلودگی کی اگر ہم بات کریں گے نا تو فیکٹریز کے کیمیکل ویسٹ سیوریج اور پلاسٹ دریاؤں اور جھیلوں میں گرانے سے پانی آلووددہ ہو جاتا ہے جیسے آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا آج کل کے لوگ کوڑا کچرا اٹھا سیدھے پانی میں ڈال دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی پانی بہت آلودہ ہوتا پھر وہ پانی پینے کے بھی لائق قابل نہیں ہوتا ہے اس سے بہت سارے مطلب بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جو بھی جانور ہوتے ہیں اس میں وہ مر جاتے ہیں تو اس کے وجہ سے پانی بہت آرودہ ہوتا ہے نا بھائی
بالکل صحیح کہا ہواائی ج آپ اگر ہم اب دیکھیں گے جنگل کی کكٹائی درخت برس برشات کےے نظاب کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کر ہے کرتے ہیں جنگل کی کٹائی سے برسات کم ہو سکتی ہیں اور پانی کی کمی بڑھ سکتی بھائی اگر ہم آج کل دیکھیں گے کہ لوگ جنگل کاٹتے ہیں اور پھر اگر ہم دیکھیں پیڑ اگانے کا سمے آتا ہے تو وہ پیڑ نہیں لگاتے بھائی کیا ہے کہ برسات آنے کا پیڑ بہت بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں زمین پانی کا زیادہ استعمال ٹیوب ویلز اور بور ویلز کے ذریعے ضرورت سے زیادہ پانی نک نکالنے سے زمین کے نیچی پانی کی سطح نیچے چلی جاتی ہیں بچہ ا آج کل ہم کتنا پانی یوز کرتے ہیں کہ جو اس کی زمین کی سطح ہوتی ہے اس کے نیچے جو پانی ہوتا ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے اور ایک ٹائم وہ آئے گا کہ پانی بالکل ہی ختم ہو جائے گا بع اگر ہم آج کل دیکھیے کہ لوگ اپنا جو گھر ہے وہ بھی وہ تک دھو لیتے ہیں جو نیچے روز اور روز روز دو لیتے ہیں گاڑیاں دن میں دو بار دو لیتے ہیں بچس تز اگر ہم دیکھیں گے اب اگر ہم دیکھیں گے پانی کی کمی کے اثرات جب اگر پانی کم ہوگا تو اس کے کیا اثرات ہماری زندگی پر پڑے گی انسانی صحت پر اگر ہم اثرات دیکھیں تو صاف پانی کی کمی سے لوگ گندا پانی پینے پر مشہور ہو جاتے ہیں اس سے کل ٹائفائڈ دہییرہ اور دوسری بیماریوں یا پھیلتی ہیں بجن اگر پانی صاف پانی ختم ہی ہو جائے گا تو انسان اس وقت اس دشا پر آئے گا کہ اس کو خراب پانی پینا پڑے گا اور اس سے اس کو بہت زیادہ زیاہ بیمارییاں ہو گئی کیونکہائی دن پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہوتا ایک وقت وہ آئے گا کہ اسے گندا پانی پینا پڑے گا بھجن اور کھیتی ب بااری پر کیا اثرات پڑیں گے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کھیتی پانی کے بغیر ممکن نہیں جب پانی کم ہوتا ہے تو فاصلیں خراب ہوتی ہیں فاصلیں خراب ہوتی ہیں پیداوار کم ہوتی ہیں اور
ہاں یہب بالکل صحیح بات کری اور اگر ہم بات کریں جانور اور پرندوں پر پر اثرات کیا ہے اب مطلب میں نے دیکھا ہے مطلب پانی کی وجہ سے ہم نے میں نے بہت دیکھا اپنے ررد گرد جو جانور اور پرندے نا بائی پانی کی کمی سے متاثر ہوتے ہیں بہت سے جانور پانی کی تلاش میں دور دور تک کا سفر کرتے اور کئی دفعہ پیاس کی وجہ سے مر بھی جاتے ہیںا
بہت بات دیکھا ہے
معیشیت پر اثر مشرت جب پانی کم ہوتا ہے نا تو ایگریکلچر مطلب انڈسٹری اور بجلی کی پیداوار متاثر ہوتی ہے نا تو اس کی وجہ سے اکثر ملک کی معیشیت پر بھی اثر پڑتا ہے سماج جی مسائل اگر ہم مسائل اگر ہم بات کریں گا تو پانی کی کمی کی وجہ سے لوگوں میں ذریعے تجارت اور دوسرے سماجی مسائل پیدا ہو سکتے کہ کئی علاقوں میں لوگ صرف ہاں پانی حاصل کرنے کے لئے روزانہ بہت دور تک سفر کرتے ہیں ہ
بالکل صحیح ال اگر ہم دیکھیں گے اب پانی کی بچت کی اہمیت ہر قطرہ پانی قیمتی ہے اگر ہم آج پانی کی بچت کریں تو کل کے لیے پانی محفوظ ہر ہو کر سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی عادتیں جیسے نل بند رکھنا اور پانی ضائع نہ کرنا بہت بڑا فرق پیدا ہو رہا کر سکتا ہے پانی کی کمی کو دور کرنے کا طریقہ اگر ہم دیکھیں پانی کے بجائے استعمال بند کرنا نل کو استعمال کے ا رین واٹر ہارویسٹنگ کو فرو فروغ کرنا دینا دریاؤں اور جھیلوں کو آلودگی سے بچانا جو لوگ اس میں کیڑے ڈالتے ہیں یا کچ کچرا ڈالتے ہیں اس کو اس سے بچانا اگر ہم اب بائک دیکھیں گے سٹو سٹوڈنٹس کا کردار سٹوڈنٹس پانی ہی بچانے کی تحریک تحریک میں اہم کردار ادا کرتے کر سکتے ہیں وہ سکول اور گھر میں پانی ضاائع نہ کرنے کی مثال قائم کر سکتے ہیں ب جان دوسروں کو بھی پانی کی اہمیت بتا سکتے ہیں اور ٹری پلانٹیشن کمپیگینز میں حصہ لے سکتے ہیں باین اور پھر اگر ہم دیکھیں حکومت کا کردار حکومت کو ڈیمز اور ریزرویرز تعمیر کرنے چاہیئے پانی کی سپلائی کو بہتر بنانا چاہیے لیکیج کو روکنا چاہیے اور پانی کی آلودگی کے خلاف سخت قوانین پر عمل کرنا چاہیے نا اجن
ہاں بالکل آپ کی بات بالکل صحیح ہے چلو بھائی آج ہم نے بہت ساری باتیں کی ہیں آپ سے مل کے بات کر کے بہت اچھا اچھا لگا مجھے اب امی جان بلا رہی ہیں تو میں آپ کو شام کو فون کرتا ہوں ٹھیک ہے بھائی
ٹھیک ہے بھائییا مجھے بھی آپ کے سات کر کے بہت اچھا لا ملتے ہیں لطب تک چلیے اللہ حافظ اللہ حافظ